وعلیکم السلام اور کیسا مزاج ہے آپ کا
بس سب خریت سےح ہے اور بتائیے آپ
بس سلامیہ کی کرپا ہے سب ٹھیک ہے اور کئی مصروف مشروف تو نہیں تھھی آپ متم
جی نہیں نہیں بس آپ بس وقت نکال کے اپ بیٹھے تھے ابھی تو بس تھوڑا کام ختم کر کے بس اب بیٹھے تھے سوچا تھا کہ کیا کریں اب مطل کے کام تو ختم ہو گیا آپ دیکھتے ہیں تھوڑا آرام ورام کریں گے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا
جی جی جی صحیح بات ہے میں نے بھی سوچا کافی طرح سے آپ سے بات نہیں ہوئی کوئی اس لیے آپ کی فون آپ کو فون کر لوں
جی ماشاء اللہ کافی اچھا ہے وہ ت یہب میں بھی سوچی تھی کافی وقت ہو گیا آپ کی خیریت پوچھھی نہیں میں نے کہ اب چل آ آپ ہی نے کال کر لی ہماری خیریت پوچھنے کے لیے آپ کا شکریہ
جی اور آپ آپ کے بچے سو گئے لنچ بنا لییا
جی بالکل سب بچے سو گئے ہیں ابھی بس ہم انہیں کو بس کھانا وانا کھلا کے بس اب پھر ہو کے بیٹھے تھے
جی جی جی صی ہے اور کیا بنا لیا
گوش میںنیا تھا تو ب ج وا سب کانا وانا کھلا کے وہ سب بیٹھے تھے
اچھا اچھا اچھا یہ کیسے بناتے ہو آپ
گوشت ہی آپ تو گوشت ویسے گوشت تو ہم بکرا کا بھی بناتے ہیں اور مچھی وغیرہ بھی بناتے ہیں چکن بھی بناتے ہیں آپ آپ کو نہیں معلوم کی ایسے بناتے ہیں
نہیں نہیں میں نا میں نان ویجیٹیرین ہوں مجھے نان ویج بالکل پسند نہیں ہے اورج میرے ہسبینڈ کو پسند ہے
اچھا جی تو آپ کیوں نہیں کھاتے ایسے تو ہمارے سب ہماری میں تو سب کھاتے ہیں یس تو
بس مجھے نا تھوڑا جیسے میں کوئی ہم سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ا ت مجھے نا تھوڑا عجیب لگتا ہے اس کو جب کاٹتے ہیں کرتے ہیں کچا دیکھتے ہیں وہ میں نے دیکھ سکتے
یہ تو کبیر دلی آ گی آپ کے دل میں ہاں ارے تو بولتے ہیں نا کہ وہ اہم کھانا ہی یہی ہے سب لوگ مطلب کوئی بھی دعوت ہوئی شادی میں ہوا نکاح میں ہوا گھر میں نارمل چھوٹا موٹا فنکشن ہوا اس
جی جی جی سب سب میں ہوتا ہے مگر اگر میرے میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے مگر میں مجھے پتا نہیں کیوں دیکھنا کچھ ہوتا ہے اندر سے میں نہیں دیکھ سکتی ہ
جی ہ تو آپ
نہیں کھا سکتی میں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی نا وہ بنائیں گے
اچھا جی ان سے بنواؤ گے آپ ان سے بناؤ گے آ اپنے شور سے کا کافی اچھا ہے اییسے وہ بنا لیتے کھانا
ساری وہ وہ کر لیتے ہیں کوکنگ کر لیتے ہیں ان کو وسے تو کاشی کافی پکوان بنانے کا انہیں شوق بھیھ ہے ہر سنڈے کو وہ بناتے بھی ہیں اور کھلاتے تے ہیں
شءلہ کافی اچھا ہے یہ تو کافی اچھے ہے آپ وہ تو اتنا کوکنگ کا کام کرنا نہیں پڑتا ہوگا جب ان کا من ہوگا کھانے پینے کا تو وہ خود ہی بنا لیتا
نہیں نہیں وہ صرف سے سنڈے کو کرتے ہیں سن
ہوں تو سنڈے کو اچھا ہے تو وہ سنڈے کی ان کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں آج باہر کا کام گھر پہ کر لیتے ہیں
جی جی وہ نہیں وہ ناشہ جی جی نہیں نہیں وہ ناشہ جو تب وہ وہ بنات اور رات کو موسٹلی ہم ڈنر پر باہر ہی جاتے
اچھا اور ماشاء اللہ کافی اچھی بات ہے کبھی کبھی باہر بھی کھا لینا جی
جی جی سنڈے ہمارے پریوار کے لیے ہوتا ہے نا سنڈے پریوار کے لیے ہوتا ہے جی جی جی
آپ کو سنڈے کو باہر جانے کو موقع ملتا ہے ہم تو کبھی کباری باہ جا پاتے ہیں کیونکہ ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ سارا مطلب گھر پہ ہی رہنا پڑتا ہے گھر پہ پکاؤ پکاؤ پرصتی نہیں ملتی ہے کہ باہر جانے کی اتنی مشکل سے کبھی موقع کا ملتا ہے تب جاتے ہیں بر تب بھی وہاں جا کر کے آتے ہیں اور نہ تو ہم کو گھر پہ ہی رہنا پڑتا ہے
بس الام کی کرپا ہے اچھے دیے مجھے اپنے ہسبینڈ
جی ماشاء اللہ ویسے تو ہمارے بھی ٹھیک ہے لیکن وہ ہے نا کہ ہمارے تو گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں مطلب اتنا مشروف ہوتے ہیں کام میں وقت نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں باہر جا کے تھوڑا دل بہلاو سکے
جی جی ہوں او آپ مجھے اس کی ریسیپی بھی بتا دیتے تھوڑی
جی بالکل تو آپ کیا بنانا پسند کرو گے آپ بکرا یا پھر چکن بنانا پسند کرو بکرا بنانا پسند کرو اچھا تو آپ پہلے تو وہ جو ب وہ مارکیٹ سے لے کے آنا ہوگا پھر آپ کو اس کو اچھے سے صاف کر کے پھر آپ ایک کافی آسان طریقہ بتا دیتی ہوں میں آپ کو بنانے کا اب آپ کوکر لے لیجیے جیے گا اس میں وہ سارا گوشت ڈال دیجے کوئی ڈال کے اس میں آئل ڈال دیجیے اور اس میں پیاز ہری مرچی ٹماٹر یہ سب کٹ کر کے یہ ڈال دے تھوڑا سا نمک ڈال دے تھوڑی ہلدی ڈال د پہلے کو اچھے سے پکا لو پھر تھوڑا سا سب بیچ میں ایک بار آپ ایک دو چیٹی آنے کے بعد میں چیک کر لو پھر اس میں آپ مرچی ہلدی دھنیا جو بھی ہمارے جو مٹن مسالہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دو نمک تھوڑا پانی ڈال کے پان دس سیٹی آنے تو کوکر کی تو وہ اچھا گوشت بن کے ریڈی ہو جائے گا
اچھا اچھا آپ جیسے وہ لیمن کے ہوتے ہیں جیا ویسے وہ پسند کرتے ہو یا نہیں
جی وہ بھی کرتے لیکن ہمیں تو سمپل طریقے سے زیادہ بناتے ہیں نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے وہ لیمن والا اور وہ سب بناتے ہیں نا تو تھوڑا سا کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور ہم کو اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی تو ہم تو جلدی میں سبھی سامان مطلب جلدی میں ایے کوکر میں چڑھا دیتے ہیں تو وہ پک جاتا ہے
اچھا اچھا گھر پر آپ ہی بناتے ہو چاہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے شور بناتے ہیں
بھی بناتی ہوں امی بھی بناتی ہے کبھی کبھی وہ بھی بنا لیتے ہیں اور ہماری باجی ہے وہ بھی بنا لیتی ہے
اچھا صحیح بات ہے ہمارے گھر پر اگر بنانا بھی ہوتا ہے نا گوشت تو ہمارے ہسبینڈ ہمارے گھر کے جو بھی جتنے بھی جینٹس ہیں وہیں سارا سامان اپنے اپنے سب کچھ کریں گے ہم لیڈیز کچن کے اندر نہیں جاتی
ہ جی بالکل یہ تو کف یہ اچھا بات بات ہے آپ کے سارے وہی بنا لیتے کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی لیکن ہمارے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچن سے فرصتی ہی نہیں ملتی ج بس آڈر آتے رہے ہیں بس یہ بنا دو یہ بنا دو بس لگے رہو ہم پورا دن کچن میں گزر جاتا تو اب کاب پتا ہی نہیں چلتا کہ بار کیا چل رہا ہے
ہم تو سوچتے ہیں ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے اور یہ ہمارے جینٹس لوگ ہمارے شوہر ہمارے دیوس سب اپنے کچن میں جائے وہ جب ہی کوئی آتا ہے نا ممان تو یہ گوش جو بھی بنانا ہے جیسے بنانا ہے دو تین ورائٹی جیسے بنانی ہے وہ اپتنے بنائیں گے
بالکل کافی مشاءلہ کاافی اچھی بات آپ ہی اتنی مدد کرتے ہیں آپ کے شور تو کافی اچھی بات ہے ہمارے تو مطلب کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی تو چھو مطلب کافی زیادہ بڑا فنکشن ہوتا ہوتا تبھی کرتے نہیں تو چھوے موٹے فنکشن میں مہمان کوئی بھی گھر پہ آئے تو اب تو ہم ہی کو کچن میں لگے رہنا پڑتا ہے
اچھا صحی ہے بس اسے آپ کے سن کرتا مجھے لگتا میں مج الامی نے بڑے اچھے شور دیے ہیں
جی بالکل آپ کافی خوش نصیب ہے آپ بہت خوش نصیب وہ جو آپ کو ایسا پریوار ملا ہے ہمارے تو کافی مطلب تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آدھی زندگی تو کچن میں گزر جائے گی اور بچوں کو سنبھالتے ہوئے بات کہ میں تو پتا نہیں ہم تو کب دیکھیں گے کب
جی جی جی صحی بات ہے اور اور جیسے بھی کیسے ایک ہوتا ہے مٹن لیمن چکن جیا کچھ بھی ہو نا یہ اپنے آپ ہی بنائیں گے ہم بالکل بھی اس میں وہ کہ دیں گے کبھی جیسے ان کے پاس ٹائم نہیں ہو تو بت کہ دیں گے تھوڑا سا پیاس سیر دو یا کچھ ویسے کر دو وہ ہم کر دیتے ہیں ایون باقی سب کچھ انہوں نے کرنا ہے اس میں کاجو ڈالنے ہے کچھ کرنا ہے سب کچھ یہی کریں گے بس چیزیں بتانی ہوتی ہیں ایک دو باری پتا بتاتے ہیں یہاں پر پڑی ہیں پھر اگلی باری جب بھی آئیں گے بنیں گے وہاں سے اٹھا کر یوز کر لیں گے اور وئیپ پرکھ بھی دیں گے کئی ہوتے ہیں نا ویسے یوز کی سب سلیب پر پڑا ہے یہ ویسے نہیں کرتے ہمارے شوہر
جی ہوتے ہیں کئی کئی جگہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا تو پکاتے ہیں لیکن وہ سارا کچن کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں پھر تو وہت سارا سمیٹو ہم ہمیں سمیٹنا پڑتا ہے سارا صفائی کرنا سارے ڈبوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں مسالہغ سارے گنا گندگی کر دیتے ہیں کچن میں کی وہوس سا آگتا ہے گن گو کچ میں آنے ہی نہیں دینا اس سے اچھا تو ہم خود ہی کر لیتے
ب بس اللہ کی کرپا سے وہ ہمارے ہسبینڈ سب ک کو سمیٹ بھی دیتے ہیں ساتھ سات کہتے رہتے ہیں آپ بھی کہ اور ہم خود بھی ویسے کرتے رہتے ہیں
جی بالکل کافی اچھا ہے اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہم بھی بولیں گے اپنے شور کے آپ بھی کبھی کبھار
جی جی جی صحی بات ہے کرنی بھی چاہیے اپنی آپ کی مدد ہے جی جی جی چلو کوئی بات نہیں میں اپنے اپنے شوہر تو بولوں گی ایسے بنانا بالکل ہوم میڈ ہوگا
جی بالکل ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ